اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ برکاتہ کیسے ہیں بھائی جان آپ
ماشاء اللہ میں بہت ٹھیک ہوں آپ بتائیں کیسے ہیں
ماشاء اللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور کیا ہو رہا ہے
اور نماز پڑھ لی اپ نے
جی جی
ہیلو جی ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے اور کھانا پینا ہو گیا آپ کا
جی ابھی نہیں ہوا ہے
کیوں
جی وہی کھانے پکا رہے تھے میں آج اور بھائی جان آ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ کچھ اچھا بنا لوں
ماشاء اللہ کتنی اچھی بات ہے آپ گھر میں اب سب کا خیال رکھتی ہیں رگتا ہے
ماشاء اللہ صحیح بات ہے
اور آپ کے امی ابو کیسے ہیں
جی جی ماشاء اللہ وہ بھی ٹھیک ہے آج ہم نے جیتون کا تیل ہی یوجز کیا اللہ ت ہمارے فرماتے ہیں کہ جیتون کا تیل کھانے میں یوز کرو اور اس کو لگاؤ اور اس میں سے ہماری بیماریاں دور ہوتی ہے ہمیں جی
بے شک بے شک فرمائی
جی ہمیں ہمیں ہمیں جیتون کا تیل ہی یوز کرنا چاہیے کھانے میں بھی لگانے میں بھی ہمیں بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں
جی جی یہ سب
جی اور فرمائیے
جی آرام فرما رہا ہوں میں
جی ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے اور آپ کا کانا ہو گیا
جی جی ابھی نہیں ہوا کھانا کھانے کی تیاری چل رہی ہے امی جان بنا رہی ہیں ہمارے یہاں آج چکن قورمہ بنوائے
ماشاء اللہ
تو امی جانا بھی لگی ہوئی ہیں اس میں مصروف ہے تو تیاری چل رہی ہے ابھی کھانے کی
جی جی بالکل بہت اچھی بات ہے اور بتائیے
کھانا کھا کے سوچ رہا ہوں تھوڑا مارکیٹ طرف چلا جاؤں گھوم لوں تھوڑا سا
اچھا بہت اچھی بات ہے بہت اچھا سوچا آپ نے
جی جی کھانا کھانے کے کے مطلب ٹہلنا چاہیے نا پیٹ پھر ایٹ ویٹ نکلتا ہے اور بتائیے کیا حال چال ہے آپ کے گھروں میں کیسے ہیں سب لوگ آپ
ماشاء اللہ سب لگ ٹھیک ہے میں نے ایک بیان پڑھا تھا بیان کہتے ہیں رسول اللہ جب استر پر جب بستتر پر تسلیف کراتے ہیں تو دائیں طرف پر آرام فرمائیے
جی جی
جب ہم سوتے ہیں تو دائیں طرپ کر کے ہی وہ سونا چاہیے اللہ تعالی سی جی جی بالکل اور اگر ہم کوئی سامان کسی کو دے رہے ہیں تو اس کی ا اس کی مطلب جو شخص کوئی اعتبار چیز اس کو ا ا بتائے بغیر بیشہ وہ اب وہ اللہ تعالی کے اللہ تعالی ان سے ناراض ہو جاتے ہیں اور فرشتے انہیں نالد بھیجتے اس لیے ہم کبھی بھی کسی کو کوئی بھی سامان دیں انہیں بتا کر دیں
جی ضرور جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے
جی اور فرمائیے
جی اور بس آرام کھانے کھانے کی تیاری چل رہی ہے اور جی جی ماشاء اللہ میں ابھی پڑھ کے آیا ہوں عیس کیی نماز
ماشا اللہہت اچھی بات
اور انشاء اللہ فجیر میں فجر میں اٹھنے کی کوشش کروں گا فجر میں اٹھ نہیں پا رہا ہوں اس سمے اور جی تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اٹھنے میں تو انشاء اللہ فجن میں اٹھنے کی پوری کوشش کروں گا اور ہم سب م مسلمانوں کو نماز پڑھنا سے یہ دیکھی آج کے دور پہ دنیا بہت بدل رہی ہے اپن دین سے کھاگ رہے ہیں دور ہو رہے ہیں اپن کو دین پکڑنا چاہیے اور دین کی راستے میں چلنا چاہیے اپن صرف پاکنڈیوں باباوں کے پیچھے اپنا وقت جضاائیا نہیں کرنا چاہیے کسی کہ اللہ اللہ سے مانگنا چاہیے ہمیں اللہ کہتا ہے ہم سے مانگو آپ میں دینے والا ہوں
صحیح برمایا آپ نے ہمیں پانچ ہمیں نماز نماز قائم کرنی چاہیے سب سے پہلی چیز ہمیں پانچوں ٹائم کا پاون دھونا چاہے چاہے نماز کی نماز قیام کرو جی جی بالکل ہمیں نماز قرآن پڑھنے کی توفیق دے
جی اور نماز کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق تھا فرمائے ہمیں تیسوں کے تیسے روزہ رکھنا چاہیے ہمیں
بے ش بہت اچھا
اللہ ہم سب کے گناہوں کو توجہ رکھنے سے ہم سب کے گناہ معاف ہوتے ہیں ہمارے محلے اور ہمارے شہر سب کی دعا قبول ہوتی ہے اور ساری پریشانییا دور ہوتی تی ہے اور آخرت اپنی آخرت میں پکڑ نہیں ہوتی ہے اپن آخرت بنانا چاہیے
جی صحیح فرمایا آپ نے بالکل ہمیں نماز روز اگھنا چاہیے اور ہمیں گناہ گنفی مانگنی چاہیے
جی اللہ تعالی ہم خوب پانچ وق کا نمازی بن ہے اور گناہوں سے بچا ہے چگلیوں سے بچا ہے آج کل نہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی اپنے چگلی کرتے رہتے ہیں بھائی بھائی بھائی کو اٹھتے نہیں دیکھ رہا ہے
ہاں ایک بھائی آگے بڑھ گیا ہے تو خود کا بھائی بہن دوسرے سے چگڑ کریں گے اللہ کو یہ سب سب سے زیادہ نفرت ہے یہ سب چیزوں میں جو چگلی کرتا
جی جی اسی لیے ہمیں اس سب چیز سے بہت دور ہاںس ہے بالکل بالکل بے شک بہت اچھی بات کہی آپ نے ہمیں چگلی سے ہمیں
دھیان دینا چاہے فالتو چیزوں میں ہی دینا چاہیے پ
جی جی جی بالکل بالکل بے شک بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے ہمارے رسول اللہ بھی ف پررمات ہیں کہ ہم کسی کی بات اگر جان رہے ہیں تو ہم دوسروں تک نہ پہنچائے وہ بات ہم وہ بات دبا لیں ان کی عزت ڈھک لیں اگر ہم یہاں کی بات وہاں اللہ کی راہوں میں چلنا چاہیے ہمیں برا برے کاموں سے بچنا چاہیے
جی جی جی سک
جی اور ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے ہمیں بہت اچھی اچھی چیزیں جان کالی ہونی چاہیے اور ہمیں ہمیں کھانے پہ ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے ہ
وہ نبی کہتے ہیں نماز پڑھنے سے ساری مصیبتیں دور ہوتی ہے ہم گھروں میں پریشانیاں نہیں رہتی ہمارے گھروں میں فرشتے آتے ہیں اچھے اور ہمارے جس گھر میں نماز پڑا جاتا ہے اس گھر کی رونق دیکھی ہے ان کے اس گھر میں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں رہتی
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے نماز پڑھنے سے گھر پہ رونق رہتی ہے ہمارے چہرے پہ نور رہتا ہے کتنی دل کو دل کو ٹھنڈک ملتی ہے دل کو سکون ملتا ہے مطلب کسی چیز کی ٹینسن نہیں رہتی ہے اللہ تلا ہر چیز کو ہر مشکل کو حل کر دیتے ہیں بس کہ نماز پڑھو نماز نہیں چھوڑو
انسان کو صرف ات یہ سب کچھ پتا ہے کہ ایک دن سب کو مر کے جانا ہے اپنا امال اچھا رکھیں اپنا کردار اچھا رکھیں
بالکل بھیے شکب بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے اس اس لیے ہمیں نماز پہ جا کر دھیان دینا چاہیے اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے اور انہیں بیٹ کی اس بیٹ
جی
پڑھائے اور بتے ہیں شروف ہوئے اور یہ موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں
جی جی
ماشاء اللہ میرے بچے ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں پڑھائی پہ دھیان دیں گے کہیں گے امی جان ہمارا ہوم ورک کرا دیجیے ہمیں ہمیں دین کی باتیں بتائیے ہم روز اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت بتا جی بالکل
کی باتیں بتایا کریے دین کی باتیں بتایا کریے اور ان کو نماز کا طریقہ بتایا کرے اللہ انہیں بھی نمازی بنائے اللہ ان کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے
جی بالکل بالکل صحیح
ان کو ہر چیز کی نالج دیجیے آپ
ماشاء اللہ بہت اچھی بات کہ ہے آپ نے ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے اور ہمیں بچوں کو دین کی راہ میں چلنے کی توفیق دینا چاہیے تب آج ہم ان کو دین کے راستے میں لائیں گے کل تبھی تو وہ ہم وہ ہر چیز کا عمل کریں گی آج ہم انہیں دن کی راستے میں نہیں لائیں گے کی باتیں نہیں بتائیں گے تو وہ کیسے جانیں گے کہ کیا کریں گے آج کل کے بچے تو ویسے بھی فون پتتا بزی ہے مصروف رہتے ہیں کہ دین میں دھیان ہی نہیں دیتے بس دنیابی میں رہ جاتے ہیں ہمیں دنیابی کے پڑھائی کے ساتھ ساتھ دن کی بھی پڑھائی کرنی چاہیے
جی جی جے بے شک بے شک صحیح ہی فرما رہی ہیں اپ دیکھیے ماں ماں ماں بچوں جو کرے گی جو اچھا سکھائے گی بچے وہی سیکھیں گے
جی پہلا اسکول تو بچوں کا ماں ہی ہوتا ہے
جی جی اگر ماں اس کو اچھا سکھائے گی تو اچھے راہ پہ چلیں گے اور برا بری عادت شکھائے گی تو بچے بری عادتوں پہ چلیں گے تو سب چیز بچوں سے لے کر مات سے ہوتا ہے باپ تو بچارا چلا گیا ابو جان تو چلے گئے کام کرنے کام پہ مصروف رہیں گے
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے ماں کو ہی دھیان دینا پڑے گا امی ان کی والدین کو ہی دھیان دینا پڑتا ہے اور اللہ تعالی والدین بنایا ہے اس لیے ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جی
ماشاء اللہ میں ان کو ان کی دعوت کیا تھا آج تو ہمارے یہاں آج قورمہ بنا ہوا تھا چکن قورمہ آپ کو بتایا ہوں جیسا تو امی جان اسی کے لیے بنائیں گے
ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے اپنے بھائی بہنوں کا دھیان دینا چاہیے ان
اور میرے بھیا بہت اچھے ہیں ایچ ڈی ایف سی میں بینک میں ہیں ماشاء اللہ ان کو اور ترقی دیں اور ان کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور عطا فرمائے
امین امین مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا اچھا لگا ماشاء اللہ بہت اچھی باتیں سکھائی آج آپ نے ہمیں
جی جی ہمیں ابھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ انشاء اللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ کو اللہ جنتی
جی ماشاء اللہ چلیے رکھتے ہیں اللہ حافظ
جی